ہاں ب آپ کو پتاہ ہے مجھے کیا آتے ہیں مجھے یہ آپشن دو آتے ہیں مطلب دو میں یہاں وہاں کرتی ہوں نا ایکشن نیو انفارمیشن ایکشن پھر میں اس پہ کلک کرتی ہوں مجھے کچھ نہیں آتا
اچھا یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں ہوگا شاید آپ کو پالس یہاں سے صرف ہوگا اس کے ساتھ تو پہنچ رہی ہو نا یہ چار ررس
یہ کہاں کرتی ہے بات پھر
ہاں یہ کر ودی خراب
ہاں یہ پانچ منٹ بات کرتی ہیں پھر وہاں سے بات ہی نہیں کریں پھر کال خود بخود
اس نے مجھے بلجےب کے پارس وہی کیا پھر وہ خراب ہو گئی
تو ایک بار کیا مجھے تین بار کیا
مجھے بھی کیا تین بار دو بار ڈالی نے بھی مجھے ویسے ہی کیا
ڈالی کو اتے ہیں فوں کل سے ہو ج اتے
نہیں اس کو اس کو ہوا نا کمپلیٹ ٹسک لیکن اس کو ابھی نیو ٹرسک نہیں آیا وہ اس کے نمبر پہ آیا تھا وہ آیا تھا اس کے نمبر پہ پھر وہ ہوا وہ کیا تھا کمپلیٹ اس نے لیکن اس نمبر پہ بھی آیا تھا وہ کہ بھی لیکن اس کو میں نے دو کیے نا تیسرے پہ اب وہ ریفریش دکھا رہا ہے وہ ن ہو رہے ہیں اب فی الحال شاید پہلے کالز پوری کرنے اس کے بعد وہ
ہمم پھر مجھے کہاں ہوگی اب
مجھے نہیں آیا اپنے نمبر اس پہ
اس کو کیسے آئے اس نے مت کیے تھے پورے کالس
کچھ کیا ہے اتا ہے شاید یہ نئے جو یوزرس تھے نا انہیں کو آیا ڈالی کو تو سب سے پہلے کمپلیٹ اسی کو آنے
خدا گھر کا
ہاں میں نے کیے تھے نا اس کو بیلونز وہ آرڈر بیلون ہاں وہ آ بہت اچھا ہے بینر ہے اس میں بلون ہے ٹیپ ہے اور اس میں وہ جو وہ غباروں کو بر نا پمپ پمپ اس میں د پمپ د ح میں
پردے بھی ہیں
ہاں وہ وہ ہے وہ اس کے ہے پیپر کے پردے
وہی نا پھر کتنے میں آیا ہوا
ون سیونٹی
اچھا اچھا
میں کیسی نہیں اور وہ اور وہ
میں نے تو کیے ہیں تین آڈر لیکن پتہ نہیں وہ کب پہنچیں گے
نہیں وہ نہیں آ رہا
کو آج آنا تھا ٹین جولائی کو لیکن وہ نہیں آیا
اس ڈرا میشن ہمم مجھا اکاؤنٹ ہی بند کیا میشو کا یہ کرتے ہیں
انس رائس کو کک والوں
واڈ بہت زیادہ شپمنٹ ہے ہمم ہمم اور سنو کیا بنا ہے کھانے میں آج اچھا ن یہھ امی میشن کا نا چ کیا ب بت سندے میری بات سنتی کہ پاپا آ سہ ب د کر رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے اور میں گئی تھی مارکیٹ تو مجھے یہ شانی کا ٹیسٹ لانا تھا اور م بھیت ہے خراب ہی ہے تو پچھلے مہینے تھے نا وہ شوگر ہائی ہوتا تھا اب ڈاکٹر بولے گا اچھے سے اور کچھ نہیں کیا ہے تو میں نے پھر وہاں سے گول گپ کے وہ بالز لائے تھے ابوبکر کیلیے پھر میں نے بنا یے اس کے گول گپپے پھر کھائے اس نے مگر یہ تمہاری بہن کو ٹانگ توڑ دے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری بہن ٹانگ کے بغیر ہو جائے گی جلدی ابھی یہ اس کو اوپر چڑھتا ہے ٹانگوں پہ اور پھر فین آن آف کرتا ہے ابوبکر اس لگیگی اسکو پھر علاج نہیں ہوگا نیچے اترو اور پھر سوچ ماری تو کے لگ آپ دیکھ لگ رہا ہے
میرے الریڈی کمزور ہے
اور سناؤ بدل گئی ہو مجھے سو روپے کب دو گی ہلو
نقد ہیں اکاؤنٹ میں نہیں ہے
اچھا کوئی بات نہیں میں نےیاد لگاۓ
ہاں مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے میرے یہ ہے نا گارڈن کچن گارڈن اس میں دو بیگن آئے ہیں چھوٹے چھوٹے
اچھا ہم میں کل بہت بازار تک کے میں کل گئی تھی نا پورا دن میں مارکیٹ میں تھی پہلے میں میں گئی میں نے وہ کاغذ میں نے وہ کاغذ ڈالے اس کے ڈاکومنٹ ڈالے انہوں نے بولا ٹوینٹی ڈیس کے بعد نظر دینے آنا ہم نے یہ رگم ریکمینڈ یشن میں فائل انہوں نے ڈرلی ریکمنڈیشن میں فائل اب وہ ویریفیکیشن کے لیے گیا وہ فارم آگے میں نے وہ وہاں ڈالا انہوں نے بولا ٹوینٹی ڈیز کے بعد دیکھنے آنا پھر ہم بولیں گے یہ واپس مت آئے گا فورم یا جو بھی ہوگا وہ بولیں گے پھر
اچھا اسی دن ہوگا کنفرم
ہاں ہاں ٹوئنٹی ڈیس کے بعد اپ کو پتا اس نے میں نے کل پھر لائے تھے یہ دو تین چیزیں پھر سے ایک تو ہم نے ہیئر ربر لائے تھے اور ہم نے
اب اس نے مت پیسوں کا بولا
نہیں نہیں اس نے بوڑا فی الحال اس نے فارم نہیں بھیجا یہ نہیں ہوگا اس کو مجھے آج فارم بھیجنے صبح بولی تھی اس نے بولو کیا بولتے ہیں اس کو میں اس کو یہ واپس دوں گی یہ اس کے جو یہ ڈاکومینٹس بھیا واپس لے جاؤ میں نے بولا کیوں اس نے بولا اس کا نہیں ہوگا کیونکہ میں دس دن سے اسی ویٹ کر رہی ہوں اس نے نہیں لائے فورم میں نے بولا کوئی بات ٹھیک ہے رکھو آپ ہی کل میں کل میں پکا لاؤں گی پھر ہوئے گا ہاں اور سناؤ
نہیں میں نے خورشد کو بولا مجھے لگا تھا وہ آج آئے گا وہاں لے کے وہ مت آیا اس کو تھوڑا کام تھا کل مت آئے گا
ہاں دیکھتے ہیں
جا
ور سناؤ آج کیا بنایا آپ نے کھانے میں
میں نے بنایا چکن
اچھا ہاں فنا یہ
ہوں میں نے میں ہاں میں نے سوچا پھر جب یہ پکاتے ہیں پھر یہ سب نہیں کھانے دے آتے ہیں مطلب خان مے یہ چاول سے اس کو میں ایسے ہی مطلب فرائی کر کے کھاؤں گی پھر میں نے وہ نسپو اس کو فرائی کر کے کھایا
ہاں ہاں آپ نے ایکچولی الگ اسی لیے آپ نکلے نا تاکہ آپ یہ شرارتیں کر سکو ورنا آپ کہاں نکلتی الگ
ہاں ہاں اگر آج خرشے تو آتا نا وہاں تو میں آپ کو تھوڑا سا بیچتی اس میں
بیماری پڑی ہے بدتمیز بچہ زیادہ بدتمیز ہو گئے ہو تم آپ کو میں نے ویڈیوز بھیجے دیکھا آ کا بیٹا
ہاں ہاں اب ویڈیوز بنانے لگا ہے
بول رہا ہے
میں کر رہی میں کر رہی تھی نا بات تمہاریے ساتھ اس سے پہلے پھر آ یہاں سے نےنا وہ بول رہی تھی میں آ اس کی سب بات کر رہی ہو میں نے بولا یہ میری میں اب کیا اپنی دشمنوں سے دوست کروں گی یہ وہی تھے
تو
وہ مطلب کہ وہ سن رہے تھے نا سانس بہو اب وہ سوچ رہے تھے یہ کس ک س بات کر رہی تھی پھر میں نے اس کو بولا اب میں نے اب اپنوں کے ساتھ بہت دوستی رکھے انہوں نے مجھے ہینگ دکھایا اب میں دشمنوں کے ساتھ بات کرتی ہوں
اور اور نہیں میں یہ ہم نے بنایا نا ویڈیوز میں نے بھیجا کو پھر مجھے بولنا اس نے مجھے اتنا مارا آج پریس لگائی پلنگ میں اور بول رہا ہے میں تمہارا پتی ہوں اور تمہیں پریس لگاؤں گا پھر مجھے لگا رہا ہے پریس پیروں پہ ہ اور بنائے نا ویڈیو وہ بگو والا بول رہا ہے کرو اپ لوڈ ہمیں پھر پیسے آئے ہیں میں نے بولا ہاں کوئی بات نہیں میں کر اور بولے میری ڈولی کو بھیجو اور میری چیچی کو بھیجو جل دی اور ان کو بولو تمہارا بیٹا جو ہے سوپر سٹار بن گیا قسم سے دیکھا نا پھر کیسے میں نے
ہاں
بولا یہ نہیں اچھا یہ نہیں اس میں میں نے بولا یہ نہیں اس میں بھی میں نے نہیں بولا اس میں میں بھی میں نے نہیں بولا پھر بول رہا کیا آپ آپ کو پتہ ہے
گیا اندر وہاں حمزہ ہے جلدی جا جلدی جا
اور پھر بولا مجھے بناؤ ویڈیو دیکھا کیسے یہ موومنٹ کر رہا تھا خود بھی بول رہا اور اس کو جلدی جلدی کاپی کر
کی کاپی کرتاک ہاں میرا حمزہ بھی ایسا ہے پتہ ہے آپ کو صبح کر رہا تھا خورشید کو کوئی کال میں نے اس کو بولا خورشید باسط فون کر رہا ہے پھر پتا ہے میرا بیٹا دن بھر کیا بولتا ہے بشتاہ بشتاہ
اچھا
اور میں گئی تھی سائمہ کے یہاں میں ان کو بولتی ہوں نا سائمہ اور آفرین یہ وہ کر یہ اب گیا نا آج وہاں ان کو باہر سے ہی بلا رہا تھا آفرینا سائمہ
چلا جائے گا ہاں ایک کاپی کرتے ہیں جلدی کیڑا ہے میں نے بولا اس کو یہ بارو پالتھین میں اور اس کو یہ
کل ایک بجے تک کسٹمر کو سوٹ دینے ہیں لیکن میں نے انس کو بھیجا یہ داگا لانے اس نے اللد باد لایا
ہاں
اور کیا اب میں کیا کروں
سو تھاا آپ نے
ہ
آپ بناایا کسٹمر کا سوٹ
بس ایک ہی بنایا اس کو بھی آدھا ہی میں نے بنایا جو دوسرا ہے اس کا داگا ہی نہیں ہے میں نے اس کو کو بیجا تھا نا داگہ لانا اس نے وہاں سے پتہ نہیں کیا لایا ایک تو میں نے اس کو یہ نمونہ بھی ساتھ دیا تھا ہاں
اور سناؤ
بس ٹھیک آپ ہی سناؤ کچھ اب میں مجھے ٹینشن ہو گئی اس فارم کی
کس کی نہیں ہو جائے گا
کیا پتا لے گی یا نہیں اب میرے سے ہی دشمنی مت نکالے گی
ہاں ہاں مجھے بھی لگتا اب وہ کرتا ہے نا زیادہ وہ کل آئے نا پیسے میں نے اس کو کل بھی بولا دیا کرو چپ چاپ فضول م میں صبح بھی بھر جانے میں کیا جتنے و وہ وق ہف کو پتہ ہے اس کو جو وہ وائٹ کلر کا کمیز شلوار ہے اس کو کب وہ داغ لگا ہے لگا ہے نا وہ پہلی عید پہ اس کو وہ سامنے وہ داغا پتہ ہے وہ اس کا جنگل کا داغ لگا ہے اس کو پہلے سے وہ بول رہا ہے جھوٹ اس نے مجھے صبح ہاتھ اٹھا کے بولا کی اس نے مجھے اتنی گالی دی
بو ہے نا جائن موہنیو
ہاں اور بولا تمہاریے ماں نے کیا کلبٹ کے ساتھ شادی اور تم جیسی زلیل کو یہاں رکھا تم ہو ایسے تمہیں اللہ تعالی ایسا کرے گا ویسا کرے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں کال بعد
اوکے بائے اللہ حافظ